ہاں
ہیلو السلام علیکم میرے عزیب دوست
وعلیکم السلام میرے پیارے بھائی کیسے ہے آپ
جی الحمد للہ سب خیریت سے ہیں
کیا کر رہے آپ گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ بھائی بہن
جی جی الحمد للہ اللہ کا کرم ہے
کیسا ہے موسم آج کل
جی آج کا موسم ہمارے یہاں بارش کا موسم ہو رہا ہے
جی بالکل بارش تو ہو رہی ہے دھوپ بھی ہو رہی ہے
جی اور آپ کے یہاں کیسا ہے موسم
بس موسم آج ٹھیک ہے بادل ہے تھوڑے بہت
جی جی
ہوں
اور بارش کے موسم میں بارش ہوتا ہے
جی بالکل بالکل بہت ہی اچھا لگتا ہے بارش میں بارش میں انسان گھومنے کا من کرتا ہے تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا کہ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے پڑھائی پوری کی یا پڑھ رہے ہو آپ
جی ابھی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں
بالکل بالکل تعلیم حاصل کرنی چاہیے اچھی چیز ہے تعلیم سے انسان انسان بنتا ہے
جی اور آپ کس کس شعبے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں
جی میں کالج میں ہوں بی اے کر رہا ہوں میرے خیال سے تعلیم ہر انسان زندگی کا سب سے ضروری حصہ ہے تعلیم ہمیں صرف پڑھنا اور لکھنا ہی نہیں سکھاتی بلکہ ہمیں اچھی سوچ تہذیب ذمہ داری اور صحیح فیصلے لینے میں بھی مطلب سفلتا دلاتی ہے
جی بالکل درست فرمایا میرے دوست صاحب نے
بالکل جی بالکل
اور علم حاصل کرنا اپنا مذہب میں بھی ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے
بالکل بالکل ایک تعلیم یافتہ شخص اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور اپنے گھر سماج اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
بالکل جی بالکل آپ بتائے آپ کے بارے مطلب آپ کے لحظ سے کیا تعلیم میں کیا مدد ملتی ہے کیا مطلب فائدے ہے اس سے
جی تعلیم حاصل کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں تعلیم جی تعلیم حاصل کرنے سے انسان کی غربت دور ہوتی ہے
بالکل بالکل گربت کہ نہیں مطلب تعلیم سے انسان مطلب ایک اچھی سوچ رکھتا ہے
جی بالکل ایک اچھی سوچ غربت دور ہوتی ہے اچھا انسان بنتا ہے دوسروں کی مدد دوسروں کی مدد کرنے والا اور دیانت داری والا انسان بنتا ہے علم حاصل کرنے سے
بالکل بالکل بکل
جی
آج کے دور میں تعلیم کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے
جی
ہر اچھی نوکری کے لیے تعلیم ضروری ہے ڈاکٹر انجینئر ٹیچر پولیس یا کوئی بھی افسر یا بزنس مین بننے کے لیے بھی محنت کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے تعلیم کے بغیر انسان کو اچھی جاب ملنا مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں
جی بالکل درست فرمائے آپ نے اور تعلیم حاصل کرنے سے اپنی قوم کو قیاادت کرنے کا بھی ہنر آتا ہے
بالکل بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے
جی
یہی بات ہے کہ تعلیم صرف اسکول یا کالج تک محدود نہیں ہر روز کچھ نیا سیکھنا بھی مطلب تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے
جی اور آج کا دور ڈگری کا نہیں اور ہنر کا دور بھی
بالکل آج آج کا دور ہنر کا ہے مطلب سکلز ہونی چاہیے
جی جی جی درست فرمائے آپ نے اور تعلیم میں آج کل آج کل ایائی کا دور مصنوعی ذہانت کا دور بھی چل رہا ہے
جی بالکل
اور یہ ہے ہماریے روزمرہ کی زندگی کا اہ اہم حصہ بن چکی ہے
بالکل میرے حساب سے ہر بچے کو تعلیم کا برابر حق ملنا چاہیے
جی
چاہے وہ امیر ہو یا غریب لڑکا ہو یا لڑکی
جی پر اور تعلیم کے میدان میں یہاں نے بہت ساری تبدیلی پیدا کی ہے
بالکل بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے
اور طلبا چند چند سیکنڈ میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اے آئی سے ٹیکنالوجی سے
بالکل آج کے دور میں آپ کو پت ہی ہے کہ سوشل میڈیا کیا زمانہ ہے ماڈرن زمانہ ہے جو مطلب جو بچے مطلب وہ ہر روز مطلب اپنی مطلب کچھ گھر کی ذمہ داری کی وجہ سے کالج اسکول یا کسی بھی مطلب کئی ملب سارے انسٹیٹیوٹ سے نہیں جات جا پاتے تو گھر بیٹھے وہ آرام سے سیکھ جاتے
جی اور اس سے جی بالکل درست فرمایا آپ نے
بالکل
اور اس سے مختلف موضوعات پہ بھی تحقیق حاصل کر سکتے ہیں اپن
بالکل بالکل
بالکل اور آپ بتائیے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ان تعلیم میں نئی نئی چیزیں
ن ہر روز نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں مطلب جیسے کہ مطلب اگر آپ مطلب کالج یا مطلب گھر میں یا کہیں بھی مطلب کچھ پڑھتے ہو یا مطلب کچھ دیکھتے ہو تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے
جی
جیسے میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں مطلب کچھ نہ کچھ تو ہم سیکھیں گے ہی یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ٹائم ضائع ہوگا کچھ تو تھوڑا بہت ہی مگر سیکھیں گے نا
جی
بالکل آپ بتائیں اور کچھ
جی میں بھی اے آئی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں روز
اچھی بات بالکلحیح
اور اس سے اے آئی کے کچھ فوائد بھی ہیں تو کچھ نقصان بھی ہے
بالکل بتائیے آپ
جی فوائد تو ایسے ہیں کہ اس میں صحت میں کاروبار میں بہت جگہ مصنوعی ذہانت کا استعمال ہو رہا ہے اور اے آئی نے انقلاب برپا کر رکھا ہے
بل گو
جی اور کمپنیاں اے آئی کی مدد سے مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے
بالکل بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے
مصنوعی ذہانت کے بہت سارے نقصان بھی ہیں اور اس کا ایک اور اہم مسئلہ یہ روزگار کا
بالکل
تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے کام مش
آرٹیفیشل آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ اے آئی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کمپیوٹر اور مشینز کو انسان کی طرح سوچنے سیکھنے اور فیصلے لینے کی سلاحت دیتی ہے
جی بالکل درست فرمایا بالکل درست
تیزی سے ہر فیلڈ میں استعمال ہو رہی ہے
جیس
مثال کے طور پر جب ہم موبائل میں وائس اسسٹینٹ سے بات کرتے ہیں آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا کوئی بھی ایپ ہمیں پسند کی ویڈیوز یا مطلب پروڈکٹ سجیسٹ کرتی ہے
جی جی
وہ سب اے آئی کے استعمال سے ہوتا ہے آج کل دیکھو ہاسٹ ٹل میں بھی اے آئی اے آئی سی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں
جی بالکل صحت میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے
بالکل آج آج کل کے دور میں اسکولوں اور کالجوں میں اسٹوڈنٹ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اے آئی بھی مطلب اے آئی میں بھی انٹرسٹ لینا چاہیے آ کل دیکھیے آپ کے مطلب آج کل اے آئی میں بھی گریجویشن ہوتی ہے
جی بالکل
بہت ساری اے آئی کمپنیز ہے مطلب جو مطلب بچہ کوئی اے آئی سیکھتا ہے تو اس سے آرام سے جاب ملتی ہے اے آئی میں اے آئی میں آج کل زیادہ سکوپ ہوتا ہے
جی بالکل درز فرمایا آپ نے
لیکن اے آئی کے کچھ نقصانات بھی ہے اگر اس کا غلط اس استعمال کیا جائے تو مطلب بہت زندگی مطلب کئی لوگوں کی زندگی خراب ہوتی ہے آج کل دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی فیک ساری کتنی فیک نیوز ایک پھیلتی ہے آئی اے آئی کے ذریعہ ہم کسی بھی شخص کا چہرہ بدل بدلتے ہیں اور اسے مطلب دیکھ آپ دیک دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنا مطلب پھر وہ مطلب فراڈ بن جاتا ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے اس لیے اب میں اس لیے ہمیں اسے صحیح رہنمائی اور نگرانی میں استعمال کرنا چاہیے
بالکل بالکل ہر ہر کوئی چیز مطلب جو جو کچھ بھی ہو دنیا میں اس کے فائدے بھی ہے نقصانات بھی ہیں
جی
انسان کو ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ مجھے اس کے فائدے لینے ہے نہ کہ مطلب ایسا کوئی جس سے مجھے بھی نقصانات ہو اور باقیوں کو بھی نقصانات ہو
جی بالکل درست فرما اس لیے ہمیں اے آئی کو نہ صر فائدے کے لیے بلکہ ذمہ داری اور دیانت داری
ذمہ داری کے لیے مطلب کسی کی زندگی کے لیے مطلب اچھی طرح سے یوز کرے مطلب آج کل دیکھ سکتے ہیں آپ مطلب اگر کسی کا فوٹو لیتے اے آئی میں مطلب اس سے مطلب تھوڑا بہت ایڈیٹنگ ویڈیٹنگ کرتے تو مطلب ویڈیو بنا لیتے ہیں
ج
اس سے مطلب اس بیچاری کی زندگی پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے اس لیے ہمیں اس لیے ہمیں اپنی تعلیم تحقیق تخلیق صلاحیتوں اور معاشرے کی بحالی کے لیے اس ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے
بالکل صحیح بات کہی آپ نے
نہیں کہ گلی
ہر والدین کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کہ اسے اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت مطلب وہ نگرانی رکھنی ہوگی
مطلب اسے فون لمٹ میں چ چلانا ہو دینا چاہیے آج کل دیکھ سکتے ہیں آپ ب مطلب فون چلاتے ہیں دن بھر ان کو پتا ہی نہیں چلتا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر بالکل دست
درست فرمائےیں اور ہم اس مصنوعی ذہانت ہے اسے نئی نئی بھاشا بھی سیکھ سکتے ہیں لینگویج سیکھ سکتے ہیں
بالکل بالکل ٹیچرز ہمارے زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ بنیاد انہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
بالکل بالکل اور کس کہنا چاہیں گے آپ
ہوں جی بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمیں ہر چیز میں مطلب قدم ہو ڈالنا چاہیے مطلب کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور آج کے دور میں مطلب اگر کوئی انسان گھر بیٹھے ہی مطلب بیٹھے گا پڑھائی کرے گا پڑھائی سے کچھ نہیں ہوتا اج کل اجل ملب ہنر ہونا چاہیے
جی
آپ اور آخر میں یہی کہنا ہوں کہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ آئندہ سے اور باتیں ہوں گی بیٹھی اللہ حافظ السلام علیکم
وعلیکم السلام